ہیلو وعلیکم السلام
کیسی ہو تم
میں بالکل ٹھیک گو تم سناو تم کیسی ہو
میں بھی ٹھیک ہوں بہت دنوں بعد تمہاری یاد آئی تو سوچا فورن فون میں لا لوں آج کل تو بس مصروفیات ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اپنوں کے لیے وقت نکالنا ہی مشکل ہو جاتا ہے سناؤ کیا چل رہا رہا ہے تمہاری طرف سب خریت ہے نا وہاں
ہاں سب کہہ رہی ہے تو میں بالکل سچ کہا زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ وقت تو پتاہ ہی نہیں چلتا میں بھی تمہیں ہی یاد کر رہی تھی بلکہ سچ بتاؤں تو آج میں ایک عجیب الجھن میں تھی اچھا ہوا تم نے فون کر لیا
خیر یہ تو ہے نا ایسی کیا الجھن ہو گئی تمیں تمہاری آوازیں تھوڑی پریشانی جھلک رہی ہے مجھے بتاؤ اگر کوئی ایسی بات ہے جو تمہیں تنگ کر رہی ہے زندگی میں مسائل تو آتے جاتے رہتے ہیں لیکن اپن سے سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے
مسئلہ میں ہم سب کا سمجھا ہے آج ہمارے محلے میں صبح سے پانی نہیں آیا پانی کی ایک ایک بون کو ترس گئے ہیں ہم لوگ گھر کے سارے کام رکے ہوئے ہیں برتن بھیے پڑے ہیں کپڑے دھونے والے ہیں اور پینے کے لیے جو تھوڑا سا پانی بچا تھا وہ بھی اب ختم ہونے والا ہے
یہ تو واقعی بہت بڑا اور سنجیدہ مسئلہ ہے پانی کے بغیر تو زندگی بالکل ادھوری ہے ہمارے یہاں بھی پچھلے ہفتے یہی حال تھا دو دن تک پانی کی سپلائی بالکل بند رہی تم یقین کرو ایسی آفت آئی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے پانی ایسی نعمت ہے جس کی قدرتا بھی آتی ہے جب وہ نہ ہو
بالکل صحی کہہ رہی ہو تم ہم لوگ عام دنوں میں پانی انا اتنا ضائع کرتے ہیں بنا سوچے سمجھے نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں لیکن جب ایسی صورتحال بنتی ہے تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی کچھ تو اور صبح سے اپنے ان سارے لمحات افسوس ہو رہا ہے جب میں نے پانی ضائع کیا تھا
یہی تو ہماری سب سے بڑی خامی ہے ہم انسان تب تک کسی نعمت کی قدر نہیں کرتے جب تک وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے پانی اللہ کی طرف سے دی گئی ایسی انمول نعمت ہے جس کے بغیر زمین پر حیات کا تصور ہی ممکن نہیں چاہے انسان ہو جانور ہو یا پرندے سب کو ا سب کی زندگی اس پر منحصر ہے
ہاں آج جب میں نے صبح سے پانی کی بوند بوند کو ترتے ہوئے دیکھا تو مجھے ان علاقوں کے لوگوں کا خیال آیا جہاں پانی کی ہمیشہ قلت رہتی ہے ہر پرکار یا ایسے دوسرے دور دراز کے دیہات جہاں خواتین کئی کئی میل پیدل چل کر پینے کا صاف پانی لاتی ہے ان کی زندگی کتنی کٹن ہوگی نا
میں بھی اکثر یہی سوچتی ہوں ہم شہر میں رہنے والے لوگ تو ذرا سی تکلیف پر چینیک اٹھتے ہیں لیکن ان لوگوں کا سوچو جو پوری زندگی اس جد وجہد میں گزار دیتے ہیں ان کے بچے اسکول جانے کی عمر میں پانی کہ گڑے اٹھا اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں یہ صورتحال دیکھ کر دل سچ میں خون کے انسو روتا ہے
سچ کہا تم نے آج ہمارے گھر میں ٹینکی بالکل خالی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسی زندگی رک گئی ہو کھنے کھانا پکانے کے لیے بھی پانی نہیں تھا تو مجبورا باہر سے پینے والے پانی کی بوتل منگوانی پڑی لیکن اس اس سے صرف پینے کا کام چل سکتا ہے گھر کے باقی ضروری کام تو نہیں ہو سکتے
یہی تو بات ہے نا گھر کی صفائی نہانا دھونا اور سب سے بٹ کر کھانا پکانا ہر چیز کے لیے پانی ضروری ہے ہمارے یہاں جب پانی بند ہوا تھا تو میں نے پہلے ہی دن سے بہت احتیاط شروع کر دی تھی جو پانی بھر تندونے میں استعمال ہوتا تھا اس کو بچا کر پودوں میں ڈال دیتی تھی تاکہ زیہ یا نہ ہو
یہ تو تمہ نے بہت اچھی عادت اپنائی ہوئی ہے مجھے بھی اب ایسی ہی ترکیبیں سوچنی پڑیں گی زندگی میں جب تک ہم خود تبدیلی نہیں لائیں گے حالات بہتر نہیں ہوں گے آج کل تو ویسی بھی پوری دنیا میں پانی کا کرائسس یعنی کہ پانی کا بحران بہت شدت اختیار کرتا جا رہا ہے گلوبل وارمنگ میں سب بدل دیا ہے
بالکل م موسمیاتی تبدیلیاں اتنی تیزی سے ہو رہی ہیں کہ بارش گر نظامی دھرم برم ہو گیا ہے کہیں تو اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ سیلاب آ جاتا ہے اور سب کچھ با تباہ ہو جاتا ہے اور کہیں ایسی خشک سالی ہوتی ہے کہ زمین پھٹ جاتی ہے اور فصلیں سوکھ جاتی ہیں یہ سب ہماری اپنی خطؤں کا نتیجہ ہے
کو درست فرمایا زمین کا درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشرز بگڑ رہے ہیں اور ہمارے پانی کا ذخیر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں اگر ہم نے ابھی سے کوئی تھے ٹھوس قدم نہ اٹھائے تو آنے والی نسلوں کو پانی کے پینے کا پانی کی ایک بوند بوند کے لیے ترسنا پڑے گا یہ سوچ کر یہ روح کام اٹھتی ہے
مجھے تو لگتا ہے کہ ہم سب کو مل کر اس سلسلے میں کو ایک آگاہی مہم چلانی چاہیے اپنے گھر سے شروعات کرنی چاہیے جیسے کہ دان دانت صاف کرتے وقت نلکا بند رکھنا شاور کی جگہ بالٹی کا استعمال کرنا اور گڑے اور گارے ا دھونے کے لیے پائپ کا استعمال نہ کرنا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑا فرق ڈال سکتی ہیں
تمہاری باتوں باتیں میرے دل کو لگ رہی ہے ہم اکثر سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اکیلے کے بدلنے سے کیا ہوگا لیکن ہر کترا کطرا مل کر ہی تو بریا بنتا ہے اگر ہر گھر کا ایک فرد بھی پانی کی حفاظت کا عہد کر لے تو ہم ہم ہزاروں گلوں پانی روزانہ ضائع ہونے سے بچا سکتے ہیں
بالکل صحیح بات ہے اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہماراری دیہاتی علاقوں میں زراعت کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے وہاں بھی بت بہرزیاں ہوتا ہے پرانے طریقوں سے آب آب یاری کے کی وجہ سے بہت سے پانی زمین میں جذب ہو کر ضائع ہو جاتا ہے وہاں بھی نہیں طرز ذرعت کو عام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پانی بچے
ہاں زراعت میں پانی کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری معاشیات کا دارومدار ہی زراعت پر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ پانی کے نئے ذخیر بنائے بڑے ڈیمس بنائے تاکہ بارشوں کا پانی ضائع ہونے کے بجائے محفوظ کیا جا سکے ہر سال سیلاب کا پانی سمندر میں گر کر ضائع ہو جاتا ہے
یہ تم نے بہت اہم نکطہ اٹھایا ہے ہمارے ملک میں بارش کا پانی محفوظ کرنے کا کوئی پختہ نظام ہی نہیں ہے جبک دنیا کے دوسرے ممالک میں رین واٹر ہارویسٹنگ یعنی پانی یعنی بارش کا پانی جو جمع کرنے کہ نئے نئے طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ہم اگر وہی پانی جمع کر لے تو ہماری آبیاری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے
واقعی اگر ہم بارش کا پانی گھریلو کاموں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دے تو صاف پینے والے پانی پر بوجھ کا بہت کم ہو جائے گا مجھے یاد ہے ہماری دادی امی ہمیشہ کہ تی تھی کہ پانی اللہ کی سب سے بڑی روزی ہے اس کا احترام کرو اور اس کو ضائع مت کرو ان کی باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں
ہمارے بڑے بزرگ بہت عقلمند تھے ان کے پاس سانسیں لینے کی اور قدرت کے ساتھ جینے کی جو سمجھ تھی وہ آج کی جدید نسل میں کہیں کھو گئی ہے ہم نے جدیدیات کے چکر میں قدرت کے اصولوں کا ب قدرت کے اصولوں کو بھولا دیا ہے اور اب اس کا خمیازہ بھوگت رہے ہیں پانی کی قلت کی قلت اس کی سب سے بڑی مثال ہے
آج تو مجھے لگتا ہے کہ پانی کے مسلہ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں میں صبح سے پریشان تھی کہ کام کیسے ہوں گے لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس پریشانی کو ایک سبق کے طور پر لوں اب جب بھی پانی آئے گا میں اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی سمجھ کر استعمال کروں گی اور بچوں کو بھی یہی سکھاؤں گی
یہ ہوئی نا سمجھداری والی بات اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی پانی کی اہمیت اور اس کا صحیح استعمال کے بارے میں نہیں سکھائیں گے تو ان کا مستقبل اندھیرے میں چلا جائے گا سوچ لو میں بھی اسکولوں میں بھی اس موضوع پر بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے تاکہ ان میں شعور پیدا ہو پانی کی کیا کہ پانی کیا نعمت ہے
بالکل شعور کی ہی تو سب سے زیادہ کمی ہے لوگ گلیوں میں کپڑے دھو رہے ہوت ے ہیں اور نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اپنی گاڑیاں دھونے کے لیے دریا بہا دی تے ہیں انہیں لگتا ہے کہ پانی کبھی ختم نہیں ہوگا جب کہ حقیقت اس کے بالکل برکس ہے زمین کا میٹھا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے
ہاں زمین کے نیچے جو پانی کا لیول ہے وہ ہر سال کئی فوٹ نیچے چلا جاتا ہے پہلے زمانے میں تھوڑی سی کھدائی پر میٹھا پانی نکل آتا تھا اور س اور آپ سائکڑوں فٹ نیچے جا کر بھی نمکین اور کھارا پانی ملتا ہے
کھارا پانی تو کسی کام کا نہیں ہوتا نہ اس سے کا کھانا پک سکتا ہے اور نہ ہی وہ پینے کے کارڈن ہوتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے جو آلات لگائے جاتے ہیں وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے باہر ہے پھر غریب انسان کہاں جائے وہ تو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہو جاتا ہے
اور آلودہ پانی پینے سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہے اس کا تو شمار ہی نہیں ہزاروں بچے ہر سال پیٹ کی بیماریوں اور حیضہ جیسی وباہوں کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں یہ سب صرف اسی لیے کہ انہیں صاف پانی میسر نہیں ہوتا
ہاں چلو آج کی گفتگو مفید رہی اللہ حافظ
اللہ حافظ